حکم اور رہحائی اگرقا تو ہو
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جی جناب خیریت سے ہیں
الحمد للہ سب خیریت سے ہیں اور آپ فہرست ہیں
جی جی اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہے اور بتائے کیا سب چل رہا ہے کیا موسم ہے
جی موسم تو اللہ کا شکر صبح تو ماشاء اللہ اچھا موسم ہو رہا تھا ہوا چل رہی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی دھوپ وغیرہ نہیں ن لق لیکن اب جو ہے میں تیزی آ چکی ہے اب تھوڑا گرمی کا احساس ہو رہا ہے
چلیے اللہ تعالی حفاظت فرمائے گرمی کی تکلیف سے
الحمد للہ
اور جو ہنم کی آگ سے بھی
الحمد للہ بے سک ا
جی ج اور بتائیں جناب آپ کی والدہ متر ماسا ہی ہے
الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے سب خیری رفتا ہے
جی م جو ہے نا یہ ماں اللہ کا شکر ہے ماں ایسی نعمت ہے کہ وہ ہاں وہ جو ہے مطلب کہ کیا کہتی ہیں کہ بلے بھوکے رہ جات ہیں لیکن بچے بچوں کو کھلاتی ضرور ہے ماس سمجھیے دنیا کی ایسی نعمت کہ دوبارہ آپ کو حاصل نہیں ہوتا سکتا ہے ایک ایک مرتب اگر چلی گئی تو
الحمد للہ سحیح فرما ہوی آپ نے
کیونکہ دیکھیے دنیا کی آپ عزت شہرات دولت بھی کما سکتے ہیں یہاں تک کہ بیوی بھی دوسری لا سکتے ہیں لیکن
ماں دوس نہیں جا سکتی ماں کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے قدم کے نیچے
جمنت ہے الحمد
جی جی ماں کی ماں کے قدموں کے نیچے چدر اللہ کا شکر ہے جی جی اور ماں کی اہمیت ہمارے دل میں اس وقت نہیں آ سکتی ہے جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے موجود ہے اس کی اہمیت اس کو اس کی اہمیت ہم کو اس کی قدر ہم کو جب وہ دنیا سے چلی جائے گی تب ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا ماں تھی جو ہر وقت پوچھا کرتی تھی کہ بچے تم نے کھانا کھایا تم نے روٹی کھایا یا ہم کہیں ماں سے دور چلے جائے گ دو مہینے کے لیے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک دو مہینے کے بعد جو آتے تھے واپس کہیں سے تو پھر ماں کے مطلب کہ ہم ہٹھتے کٹھے ہو ہیں مطلب کہ صحیح ہے تندرست ہے پھر بھی ماں کہتی ہے کہ مطلب کہ کیا وہاں شہر میں کھانے کے لیے نہیں ملتا ہے کیا تو بہت کمزور ہو گیا ہے
ہاں بے شک بے شک ماں کو ماں کو دیکھیے بیٹا کے لیے بیٹا چاہے کتنی دوری بھی رہے گ اگر بیٹا آئے گا نا ماں کے ملنے کے لیے تو ماں کو ایسا ہی احساس ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کمزور ہو گیا ہے میر جوا بیٹا ہے بیٹا کوئی ٹینسن میں ہوگا یا کام میں زیادہ محنت ہوگی وہ دیکھو ماں کو تو ہر چیز کا خیال رتاا ہے سر ایک چیز اور ہم ایک چیز اور فرما رہے ہیں ہم آپ سے دیکھیے ماں جو کھیا جاتی ہے اپنے بیٹے کا کھانے پینے کا کوئی نہیں رکھتا اگر جہاں ماں جہاں جہاں اس کے بیٹوں کو دوڑ کی جگہ ہے نا پیٹ میں تو ماں دو روٹی کی جگہ چار روٹی رکھتی ہے
بالکل بالکل صحیح بات ہے یہ بات آپ بہود درست فرم ہے جی ماں دیکھیے ماں ایسی دولت ہے کہ مطلب کہ کیا کہتے ہیں آپ اپنی پوری دنیا کی قیمت لگا سکتے ہیں لیکن ماں کی قیمت نہیں لگا سکتے جناب جی ماں ایک انمول موٹی انمول ہیرا ہے ماں کی ایسی محبت اللہ نے بچوں کی محبت ماں کے اندر اس قدر ڈالی ہے کہ ماں اگر بچے کو تھوڑی بھی پردیش پریشانی ہو جاتی ہے تو ماں مطلب کہ پریشان ہو جاتی مطلب کہ ماں پورے مطلب کہ تکلیف بچے کو ہوتی ہے لیکن پریشان ماں ہو جاتی
الحمد للہ بالکل صحیح فرمایا ہو چ رہا آپ نے یہ بات صحیح بات ہے
تو یہ جو ماں ہے یہ اگر آپ دیکھیے کہ آپ اگر تھوڑا سا تصور کیجیے اور مطلب کہ اپنے دل میں جھان کر دیکھیں کہ ماں ہم کو کس قدر پالی تھی بچپن میں اور کس قدر محبت سے مشقت سے یہاں تک کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو بچے کیا ہے کہ ہاں بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ زیادہ پریشان بھی کرتے ہیں اور زیادہ روتے بھی ہیں رات رات میں سونے کا نہیں ہوتا بچے کا پوری پوری رات جگا کے رکھتا ہے لیکن ماں ایسی ماں جو ہے ماں پوری پوری رات اپنے بچوں کی خاطر جاگتی ہے
جی جی صحی بات ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی ہم یہ فرما رہے ہیں دیکھی ماں بچوں کی قدر کرتی ہے بچوں کے لیے بہت جگہ رہتی ہے ماں کے دل میں لیکن آپ کو بتائی جب بیٹا جب جوان ہوتا ہے نا بیٹا جب جوان ہوتا ہے جب ماں کی ماں کا جب ٹائم آتا ہے جیسے کہ ماں چلنے سے گرنے میں امرتھ ہو جاتی ہے یا کھانے پینے کے یوگیہ نہیں رہتی تو بیٹا جو ہے اپنی ماں کو بھول جاتا ہے خ کو نہ روٹی کھانا پینے کی چیزیں نہ اس کی کوئی پریشانیاں کہ طبیعت وغیرہ کے بارے میں پوچھنا کرنا کچھ نہیں سب چیز بھول جاتا ہے ا ماں سوچتی ہے ماں سوچ کہ میرا بیٹا کیس ہے میرا بیٹے کے لیے میں اتنا خیال رکھتا تھی اس کی رونے کی ا اس کی رونے کی آواز میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی اس کے لیے ساری رات میں جاگتی تھی اس کو سلانے کے لیے اگر لائٹ تک چلی جاتی تھی تو ساری رات جو ہے کہ پنی ایک کاغذ کا ٹکڑا یا پھر جو ہوتی ہے ہوا کرنے کا کچھ بھی تو اس سے ساری رات سے ہوا کرتی تھی تاکہ میرے بچے کے جسم پر ایک مچھر تک نہیں پنتے
بے شک بیے سک ج یہ بات بالک د فرما دے کہ اتنی محبت سے پرورش کرتے ماں باپ جو ہیں لیکن پھر بھی مطلب کہ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی ماں کو کو دور بھیج دیتے ہیں کہ اپنی ماں کو گھر سے نکال دیتے ہیں اپنی ماں کو گھر سے نکال دیتے ہیں یہاں تک کہ مطلب کہ یہ بڑھاپے کی عمر میں مطلب کہ اس کو اگر گھر سے نہیں نکالتے کوئی کوئی تو اس کو چھوڑ کے دوسری جگہ رہنے لگتے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور کوئی کوئی انا کوئی کوئی یہاں تک بول دیتا ہے کہ ارے ہمارے خرچے بڑھ رہے ہیں یار ہمارے بچے ہیں بیوی ہیں ہمارے ماں باپ کی وجہ سے خرچ سے برا بتائیے کہ مطلب پوری زندگی کما کے اور تمہ کو اچھے اچھے کیا کہتے ہیں کھانا کھلا کے اور تمہاری خواہشات کو پوری کر کے جس طرح تم بچپن میں ہوگا ا تو بچپن میں کھلونے کے لیے ج کرتے ہوگے یا کوئی اور چیز کے لیے بھی جیت کرتے ہوگے لیکن ماں باپ نے سارا چیز پورا کیا اور لیکن جب وہ اس عمر کو پہنچ گیا کہ اس کا خیال ہ تم سے رکھا ہے تم کو رکھنا چ چاہیے اب تم اس کو دھکے مار کے بگا رہ ہو
جی سک و سک وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ماں اپنے پانچ بچوں کو پال سکتی ہے لیکن ان پانچ بچوں سے ایک ماں نہیں بلتی
بالکل بالکل یہ بات جنا بہت درست آپ جی جی بالکل صحیح ہے
جی دیکھیے آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ ماں جو ہے اپنے بچوں کے لیے سب چیز چھوڑ دیتی ہے جاں تک کہ وہ محنت کرنے کے لیے کیا کمپنی میں بھی کام کرنے لگ جاتی ہے اپنے ب چوکا پیٹ پالنے کے لیے لیکن ان کی اولادیں اتنی نکممی نکلتی ہے کہ اگر وہ یہ نہیں سوچتی کہ میری ماں بھئی وہ کمپنی میں کام کرنے جا رہی ہے تو میں اس کو تھوڑا آرام دے دوں لیکن کچھ نکمی اولادیں ایسی ہوتی ہے کہ اب ایک لڑکی کسی لڑکی وں کے چکر میں اتنی پاگل ہو جاتی ہے اولاد کہ اپنی ماں کو بھول جاتی ہے
بالکل بالکل صحیح فرما آپ دیکھیے کہ بچے جب جوان ہوتا ہے اسی وقت سے ماں جو ہے کیا کہتے ہیں بچے کی کیا مشقتیں بچے کے یہ کیا کہتے ہیں بارے میں سوچنے لگتی ہے کہ ہمارے بچے کا آنے والا وقت جو اچھا سے گزرے اس کے بارے میں وہ ٹینشن ٹینشن اور کیا کہتے ہیں ٹینشن لینے لگتی ہے کہ ہمارے بچے کا مستقل قبل سنور جائیں ہمارے بچے اچھے سے زندگی گزارے بس یہ جتی یہ م کی اور کچھ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں کو اپنا کیا کہتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں جبک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے اورارگر تو تم نے ماں کی خدمت کی کیاد تو تم سمجھو جنت کما لی ہے اور اگر جن مطلب کہ ماں باپ ق تو ماں باپ کی نافرمانی کی یا اس کو دکھ تکلیف دیا تو تم مطلب کہ یہ اپنے ج جنت کو تم سے خراب کر لی ہو اپنی جنت کو تم برباد کر دی ہو
بے سر صحیح فرمایا آپ نے جی دیکھیے انسان جو ہے اگر اپنی ماں اگر بیٹا اپنی ماں کی قدر کرے گا تو ماشاء اللہ کل کو ان کی بھی اولادیں ہوگی تو ان کی اولادیں بھی ان کی قدر کرے گی اگر تم ماں کےاتھ ماں کی قدر نہیں کرو گی جیتے جی تو آنے والے ٹائم میں تمہاری اولادو بھی تمہارے سات ویسا ہی کرے گی ویسا ہی بول بولے گی کہ تم نے تمہاری ماں کے لیے کیا کیا کیا ہے تم نے تمہاری ماں کا جب ٹائم آیا سنبھالنے کرنے کا تو تم نے دھک دے کر باہر نک جائے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کہ میرے پاس ہمارے جو ہے ٹنکی میں آٹا نہیں ہے ہمارے پیپے میں جو ہے تیل نہیں ہے ہمارے کھانے کے روڈے پڑ رہے ہیں آپ ہمارے یہاں آنے تھ خرچہ بڑھ رہا ہے
آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا آپ نے ماں کے بارے میں اتنی کچھ بتایا انشاء اللہ پھر بات ہوگی السلام علیکم
قید ہو اللہ حافظ
اللہ حافظ